وعلیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں فیضان صاحب
بس خریت سے آپ فرمیں آپ کیسے ہیں
جی بس اللہ کا شکر ہے کب اٹھے آپ نے ان سے
ہم تو آٹھ بجے اٹھ گئے تھے
آٹھ بجے
ہوں
لیکن آپ تو لگ رہے تھے کہبھی بھی اٹھے ہیں ایسا کیوں آج آپ جلدی کیوں اٹھے آپ تو روز لیٹھتے بھی ہیں
نہیں یہ دیکھو یہ ہمیں بدنام کرنے کی سازش ہے ایسا کچھ نہیں یہ ہم جلدی اٹھتے ہیں ٹائم پہ اٹھتے ہیں
نہیں سچ بتائیے کتنے بجے اٹھے آپ
سچی میں آٹھ بجے اٹھا ہوں آج
کیوں ایسا کیوں
ایسا کچھ نہیں بس اٹھ گیا آج من کیا اٹھ جاتا ہے کیا کرنا ہے بستر میں کروٹے بدلنے سے ا چاہ اٹھ جاتے
کل جلدی تو نہیں سوئے تھے
نہیں میں تو ہمیشہ وہی سوتا ہوں بارہ ساڑھے گیارہ
اچھا ٹھیک ہے تو آج کچھ نیا نہیں تھا بس من نہیں کیا سونے کا
ہاں من نہیں کیا آج لیٹنے کا تو اڑ گئے تو وہ چھڑے آپتے آپ کی کلاسز ختم ہو گئی
جی میں نے ڈیڑھ کلاس پڑھ لی تھی تھوڑی تھوڑی اب اس میں کوشچن بھی کر رہا تھا تو سوچا آپ پیسے تھ گیا آپ بریک لے لوں بریک میں سوچا آپ پیسے کما لوں
ہ مطلب کوئی موقع نہیں چھوڑنا ہے
نہیں دراصل بات یہ ہے کہ دیکو مجھے لگا کہ اب اس طر ما پڑھائی کا من ہی نہیں ہے ٹائم ضع ہوائےا بہتر ہے اس ضائع ٹائم میں تھڑ پیسے کمائے جائائے
صحیح ہے حرضی کیا ہے
آپ بالکل آپ اس وقت کچھ کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں فیضان صاحب
اس کو میرے کو پتاہ نہیں اردو میں کیا بولتے بٹ کشمیری میں اس کو گور بولتے ہیں
آپ ایسا ب بیگو پی سےے کیوں کاتے ہیں
ہ
آپ آس یہ بیال کلف چیزیں کیوں کھاتے ہیں
ہاں بیہ ک چز
غور غور
وہ گور نہیں گیر گر جو ڈل
اچھا ایسے اچھا اچھا ہاں تو ایسے بولیے نا
میں نے سنگولر بولا تھا واحد کے لیے بولا تھا
وہی تو وہ تو مطلبپ گو اور کھاے میں سوچ آپ
نہیں نہیں نہیں وہ تو ایسے ملا کے کھائیں گے
وہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے نا
ہاں وہ کہ ہاں
اور اس سے تو آپ کو آج پرابلم ہی ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پاس سادھن نہیں ہے پھر اسے استعمال کرنے کا
پھر وہی بات
نہیں بولب بات صحیح ہے نا کیا کریں گے آپ گڑ خانچر حقق کہیں جانے کا راستہ بھی نہیں ہے مر جائیں گے آپ ایسے ہی گٹ گٹ کر
باہر نکالنے کا راستہ ہی نہیں ہے
وہی تو پرابلم ہو جائے گی میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میرا اس میں اپنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے
آبئے ہیں
چلیے خیر میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو ہیں کیا نام ہے اس کا چچا ہیں
ہوں
ان کے کتنے بچے ہیں
نہیں چچا کے تین بچے ہیں
کاائے کا
دو لڑکے ایک لڑکے
دو لڑکی اور ایک لڑکی
ہاں
اچھا ٹھیک ہے ان بچوں کی عمر کے بارے میں آپ کا کوئی خیال
ہاں دو میری ایج کے آلموسٹ اور ایک چھوٹا ہے
اچھا ٹھیک ہے وہ تو میں جانتا ہی ہوں چھوٹے والے کو اور عارف جو ہے آ سے بڑا یا چھوٹا مجھے لگ رہا ہے چوٹا ہی ہے آپ سے
ہاں آٹھ مہینہ
اب کچھ شرم حیا کچھ آتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی اس کا بچہ ہونے والا ہے
اب کیا کر سکتے ہیں اوپر والے نے قسمت میں لکھا اس کی شاید میرے سے پہلے ہوگی تو ہوگئی اس میں دقت کیا ہے
یہی پروابلم ہے دراصل کیونکہ مطلب میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ ابھی تک میں نے اسے باگتے ہوئے نہیں آتے ہوئے دیکھا کسی دوست کے گھر آپ کو مجھے لگ رہا ہے آئیں گے ضرور
کیا ہاں
باگ باغ کے میرے گھر رہا مجھے بس جیاد
کیوں ایسا کیوں لگتا ہے آج ہو ہی جائے آج مطلب ہو ہی جائے ایسا کیوں لگتا ہے میں باگ کے آؤں گا
کیونکہ وہ الفاامیل ہے آپ نہیں ہیں الفاامیل
تھوڑی ہے ایسا ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ جو الفاامیل ہوگا وہی اچھا ہوگا
میں آپ کو ایگزامپل دی میں نے کن کو باگتے ہوئے دیکھا
کن کو
غلام محمد کجوال گوو
کون ہے
گلی گنلی
اچھا آیا یہ تو اس کا میرے سے کیا لینا دینا
مطلب وہ بھی شریف تھا نا بچپن میں
تیرے کو لگتا ہے میں شرف ہوں
یہ مجھے کیا یہ تو آپ کسی سے بھی پوچھھیے
مطلب جو میرے کو بچپن سے جانتا ہے وہ میرے کو شریف بول رہا ہے تو باقی لوگ تو میرے کو سنت آتما مانتے ہوں گے
یہ تو آپ ان سے پوچے وہ آپ کو کیا مانتے ہیں
نہیں کچھ جگہ تم نے میرے کو بدنام کیا وہ تو میں مانتا ہوں
ہاں
اپنے فائدے کے لیے اپنے مطلب وہ سواستھ کے لیے میرے کو ہانیکارک بنا دیا
ویسے بھی وہپ سے آپ کا کیا لینا دینا آپ کو تو مطلب مجھے وہاں ساتھینا چاہیے جیسے حالانہضرورت نہیں پڑےی میں کہہا ہوں ایگزامپل کل کو جا کے آپ کو اگر ایسی کوئیضرت پڑ تو میں تو ی ہوں مھے کیار پڑتا ہے انن گھر میں جہاں پسند ہے مجھے کیا فرق پتا ہے میں وہاں بدام ہوں عزت دار ہوں
ہاں بٹ میرے کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے یہ دقت ہے
نہیں وہ تھوڑا ا راستے پر تھوڑی ڈور پیٹیں گے دیکھو دیکھو کون آیا چور آیا چور آیا ای سب تھوڑی کریں گے
کیا پتاہ ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہے
نہیں میم ر جان تو
جانتی ہوتی تو ابھی تک دس سال میں لگے نہیں رہتے
جانتا ہوں اسی لیے سمجھ چکا ہوں کیا مسئلہ ہے
کیا ہے
سیدھی بات ہے اکشے کمار کا وہ ایک ڈائلگ ہے آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا یہاں اگر سنا ہو آپ نے دیکھی ہے گرم مسالہ مووی
ہاں دیکھیے
اس میں اشو کمار کا ایک فیمس ڈائلاگ د ہے آپ کو
بہنڈر گئی بہنڈر گئی
نہیں نہیں نہیں اس میں ایک فیمز الگ وہ یہ ہے جس میں جس ٹائم پہ وہ ایک دوست کے وہ اخبار میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیںب پرنٹنگ پریس ٹائپ ایڈورٹیائزمنٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ جاتے ہیں ایک اپنے ایک مالک مالک کا مطلب مینیجر ٹائپ لیول کے پاس پھر اس کو بولتا ہے وہ کہ یار جو لڑکی ہمیں چاہیے اس کو ہم نہیں چاہیے اور جس کو ہم چاہیے وہ کس کو چاہیے مطلب وہ کسی کرنی چاہیے ایسے وہ اسی طرح سے
بٹ یہاں پہ دقت یہ ہے کہ یہاں پہ دقت یہ ہے کہ ہم ہم جس کو چاہیے وہ کوئی ہے ہی نہیں
نہیں وہ تو آپ کی کیس میں دقت ہے
یار تو بزت ہی کر رہا ہے
اچھا ٹھیکٹھیکھے میں ایسا نہیں کہنے پتا میں آپ سمجھا اس کا مطلب
بززتی ہو گئی ہے چھی سال میں
میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میرے کیس میں ایٹ لیسٹ یہی ہے کہ مطلب میں نہیں ہوں شاید وہ نارمل چیز ہے بڑی نارمل سی چیز ہے
خیر میری کہیں کو آپ مت دہرائیے اس کو جڑ چھوڑیے سب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کیا آپ کی کہانی جو ہے بڑی مز دار آپ مجھے جھیل بڑھیا ہوا نہیںی کہ
کون س
جلسی آنکھوں والی
پوکون
وہ پتہ نہیں اڑیسہ والی یار نام نہیں پتا اس کا کسی کو
اڑیسہ میں کون ہے اڑیسہ میں تو سارے کلوے ہیں
نہیں ہے تو کوئی جس نے آپ کے دل پر حکومت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے
یہ سب کچھ نہیں ہے منگن کہانیاں
ہ اسی لیے تو آپ نے زویا کو بھی پھر کچھ نہیں بولا
اس کا تو آلریڈی تھا اس لیے کچھ نہیں بولا اور میرے کو تھوڑی سی وہ مطلب میرے کو ڈر لگتا ہے اس سے
مجھے قسم سے ایسی لڑکیاں بہت پسند ہے جو یہ اروگنٹ ہو ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ ہیں بڑے مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان سے کیونکہ مطلب اکڑ توڑنے میں جو مزہ ہے وہ مزہ ہڑی توڑنے میں نہیں
اس لیے میرے کو اس سے ڈر لگتا ہے میں دور رہتا ہوں اس سے
میں وہاں ہوتا تو میں اسی پہ ٹرائی کرتاوں اور کسی پہ نہیں کرتا کیونکہ یہ جو گھنڈی ہوتا ہے اس کو ٹرائی کرنے کے بعد پھر آپ چھوڑ دو پھر کس نے
ہاں
اب ظری ہو تو جانتی نہیںجھ کیس کرٹ گاؤنڈ اگر میں آپ کی کلاس میں پڑ رہا ہوں تو تب تو جانتی ہوتی تب میں کلاس میں فر اچھا ہوتا تو اچھا ہی جاتتی برا ہوتا تو برا ہی جانتی کچھ نہ کچھ تو جانتی ہی پھر میں اسے اسی پہ ٹرائی کرتا اس لیے کیونکہ اچھا لگتا ہے مھے اس پہ ٹرائی کرنا جو جس کو سب کہتے ہیں بڑی
نہیں دیکھ دیکھ دیکھ اس کا آلریڈی تھا کیونکہ وہ ایز اے کپل کالج میں آئے تھے دونوں ایڈمیشن لے کے
ہاں
تو ابھی سننے میں آیا ہے ریسینٹلی شہید سے بریک اپ ہوا ہے اس کا پھر آگے میرے کو نہیں پتاہ میرے دوست بول رہا تھا جاار ٹوٹ رہا ہے کہہلے میں بولا میں کیا ہے اسی کے لیے بچاؤں آب
کہ اس نے کچھ کیا ہے کچھ لمبا کچھ کیا ہے
نہیں ب مطلب کیوں کروں میں کوئی چھوڑ کے جا تو میں آؤں
نہیں دیکھو اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کوئی چھوڑ کے آئے گا پھر میں نہیں جاؤں گا کبھی تو آپ پسند ناپسند کی جو ریس ہے اس سے دور بیٹھے ہیں کیونکہ جب اف وہ افو س میں پسند ہوتی تو افو دیکھتی ہی نہیں کہ وہ کہاں کیا کون کس نے چھوڑا
میں تو دور بیٹھ رہا ہوں میں کب بولا میں جا رہا ہوں
بھائی اس کا مطلب ہے کہ اپ کو پسند نہیں ہے کرنا چاہتے تھے
کہہ سکتے ہو
اچھا ٹھیک ہے چل
اور یہ چھوڑو ہم لوگ کا رزلٹ آ گیا
ہاں
کیسا رہا ریزرٹ
بڑھیا بٹ سلاح آئیڈی ہم نے مار رکھی ہے
کیا مطلب آئیڈیم کیا ہوتا ہے
ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ پورا کا پورا تھیوری
اس میں کتنے آئے آپ کو
سی گریڈ دیا ہے سالوں نے چھوڑوں گا نہیں
ٹوٹ آپ کو کتنا سی جی پی آ ہے اس بار اس اٹیمپٹ میں
نائن پوائنٹ سیون
اب ٹوٹ لگ رہا آ کیوں میں لیٹ کریں گے تو
نائن پوائنٹ سیون یہ ہے
ابھیک کمیونٹی بھی نائن پونٹ سیون ہے
ہاں
پھر تو بڑھیا ہے پھر اس نے کچھ کیا ہی نہیں پھر کیا کام کیا ہے اس نے
نہیں کچھ کیا نہیں پر کیوں دیا کیونکہ میرا فرسٹ سمسٹر میں بھی یو ایچ وی نے ایسے ہی سوی گریڈ دے کے مار رکھی فورت سمسٹر میں بھی یہ دقت کیا ہے ان لگ کو تھھیٹیکل سبجیکٹس کو میرے دقت کیا ہے ٹین تک ہسٹری مارتا تھا اور انگلش مارتا تھا ابھی اس کے بعد ہاں
ہو سکتا ہے آپ کی کمزوری ہو
پت نہیں تھوریٹییکل کو میرے سے دقت کیا ہے یار ٹینتھ تک ہسٹری مار رہا تھا ابھی اس کے بعد یہ مار ٹھیک ہے ٹھیک